ہ
ہلو
ہیلو
ہلو آپ کو آواز آ رہی ہے میری
ہاں ا رہے
السلام علیکم
وعلیکم اللام
کیسے ہیں آپ
ہو ب بدا
اچھا کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں بیٹھے نہیں آپن
اچھا گھر میں سب کہہ رہی ہے
ہاں ج ب چ ج
اچھا میں یہ بول رہی تھی وہ سیر کے لیے چلو گے آپ
چلیںیں
اچھا کچھ لے آئیں گے وہاں سے سستا بازار رہائشی بازار لگا ہوا ہے کچھ لے آئیں گے اپنے لیے بچوں کے لیے
ہاں
ہاں اور آپ نے کھانا پکا دیا
آپا کالیا
اچھا جی پھر وہ چھٹی ہو گئی ہے نا بچوں کی تو اس لیے میرے شوہر بول رہے کہ وقت نکال کے بچوں کو کہیں گھمانے پھرانے لے جائی سہیر پر لے جائیے تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے بھی پوچھ لیتی ہوں
ہ ہاں ہاں میں بھی چلوں گی بچوں کو لےی ہ
ہاں چلیں گے ساتھ میں اچھا لگ
جی جی گھومنا پھرنا تو سب کو اچھا لگتا ہے
ہاں بالکل
میں بھی پوچھ لیا گے اپنی سور سے
جی ہاں کہاں چلیں گے پھر کشمیر چلتے ہیں کیونکہ وہاں بہت خوبصورت جگہ ہے
ا ج ہاں کشمیر چلیں گ
ہاں بالکل وہاں بہت ساری جگہ ہے نا اچھی اچھی گھومنے کے لیے ہاں
ہ دیک دیکھنے کے لیے
وہ بالکل پھر س پھر وہ بازار کر کے آنا وہ اپنے لیے کچھ خرید بھی لے آنا لباس وغیرہ
ہاں اے اور اچھے اچھے ملتے ہیں وہاں ہ
ہاں بالکل
ہوں
اور وہاں پر نا کشمیر میں با باغان بہت ہی دلکش ہیں اور گلمرگ کے گارڈن ہے گلمرگ ہے اور کیا بولتے ہیں اس کو قدرتی خوبصورتی ہے پہلگام میں گھومنے کے لیے چلیں گے
ہاں چل گ
ہاں وہاں بالکل بہت سندر سندر چیزیں ہیں کشمیر میں دیکھنے کے لیے بہت اچھے چیزیں ہیں
دیکھنے لائق ہے
ہاں بالکل بہت خوبصورت ہے
چل
ہاں اور وہاں چلیں گے تو پھر وہاں سے کچھ شاپنگ بھی کر لائیں گے
اوکے
ہاں کیونکہ وہاں کشمیر میں کشک میوے ملتے ہیں اور جیسے کہ ج جعفران ہو گیا اخروٹ ہو گیا کسم س ہو گیا ہواں کشمیر میں ک کو میوائیں ملتی ہیں ہ بالکل تو وہاں سے انشاء اللہ کچھ خرید کے بھی لائیں گے
ہاں چل گ ویسے ہاں گرمی پڑ رہی ہے ویسے ج
ہاں
ٹیک ہے ج آ گ گا ہ گرمی گرمی ل
ہاں بالکل روز مرہ کی زندگی بالکل ہاں دیکھنے د س لائٹس چیزیں ہیں وہاں پہ
اچ چے کے آئ گے گ چولہے آئ گے وہاں پ
بالکل روز مرہ کی زندگی میں کہاں ٹائم کل پ نہیں پاتا ہے ٹائم ہے نہیں کسی کے پاس وقت نکلتا ہی نہیں ہے ابھی نکالنا پڑتا ت نا بچوں کے لیے وقت ہ بچوں کے لیے وقت میں گے کس کے لیے نکالیں گے ہاں بالکل
اللہ مے ل دیدی سے بات کرتے ای
ہاں بالکل چلیں گے تو بچوں کو بھی اچھا لگے گا اور ہمارا بھی ہو جائے گا سات میں بچوں کی میں
اچ
بالکل ہم لوگ بھی چلے جائیں گے کیونکہ ہمار ہمیں بھی کہاں روز مرہ کی زندگی سے فرصتیں ملتی ہیں بچوں کی ہاں بچوں کی ساری سی چلیں گے نا اور آپ کو ہاں ب تو آپ آ کو کھانے میں کیا پسند ہے
ہم کو کھانے میں چاؤول
ہ بالکل بریانی لگتی ہے مجھے بھی بریانی بہت پسند ہے
ہاں چاول ہ چاول ہاں ایسے بھی چیز چاول میں ملا کہ بریانی کھاؤ
ہاں بالکل بالکل
وہ بھی اچھا لگتا ہے
ب شک ب شک ا ش آانلہ بالکل وہاں کتنے اچھے نظارے ہیں نا پہلگام میں بہت سندر سندر پہلگامؤ میں نظارے ہیں بہت خوبصورت جگہ ہے پہاڑ ہے ہاں ہاں پہلے میں جا چکی ہوں جی میں پہلے جا چتیی ہوں وہ بہت سندر سندر پہاڑ ہے وادیاں ہے جنگلات ہے جرنی بہت اچھا ہے وہاں اونچی اونچی پہاڑیاں وادیاں بھی ہیں بہت اچھا لگتا ہے وہ سکون ملتا ہے وہاں وقت اتنی جلدی گزر جا ہے کہ پت ہی نہیں پڑتا یوں ہی لمحوں میں گزر جاتا ہے کون
ہاں دیکھنے میں
ہاں میں سوچ رہی تھی سب سےز پوچھ لوں تو آمین ہو جائے گا کہ سب لوگ چلے وہاں پہ ساتھ ساتھ تو اچھا لگے گا
ہاں چلے میں دیکھ لیں گے میں بھائی جان سے پوچھ لوں گی اور وہ بھی چلےیں گے میرے
ہاں بالکل ہمارے یہاں سے بھی امی جان ابو جان پپو فالو سبھی جا رہے ہیں نا اس لیے تو میرے شوہر بھی ہیں بچے بھی ہیں میری خالہ کے بچے بھی ہیں سب لوگ جا رہے تھے میں نے سوچا آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں
ہم نے م بھی پہچان بھی کر رہی بےب ہم چلیں تو چلو بچہ چلٹی ہے
بالکل بالکل ضرور چلیں گے ہاں گھومنا ہی پھرنا ہی اچھا لگتا ہے ساتھ ساتھ رہتے ہیں نا سبھی ہاں بالک
سب بچوں کے کچھ جیالو ہو جائ گے اس ش اور اپنے کا مطلب میں بھائی جام کون جار
بالکل ہاں سچ بول رہے ہو آپ انشاء اللہ ویسے بھی ساتھ ساتھ رہتے ہیں نا خش میں دن سب اچھا ہی ہوتا ہے سات ساتھ میںتےے گپت تگو کرتے ہوئے پتا ہی نہیں پڑتا کہ کب سفر نکل گیا
ان سن رہا گ
ہاں اکیلی کے لیے جاؤ نا تنہا تنہا تو پھر کچھ
کچھ پل یاد یاد کر رہے تھ ایسے گھومنے آتے ہیں تو
ہاں بالکل بالکل گلاب سچ کہہ رہے ہو س چھڑوا رہے ہو آپ نے صحیح فرمایا تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں نا تو وہ گفتگو بھی ہو جاتی ہے
سیلفی سیلفی وغیرہ ہے جانی میرےااں کو
ہاں سیلفی ہو جاتی ہیں کیوں نہیں ہوتی ہیں سیلفی لے لو اپنے ہاں پیکنگ کر لینا نا اپنی
ہ
بازار سے ہاں بازار سے سے کچھ لے آنا چلیں گے وہاں برف بھی ہے برف بھی
اچھا برس میں بہت مزے آتے ہیں
ہاں بالکل بالکل ش میرے شوہر کے پاس تو وقت ہی نہیں رہتا پر وہ میں نے بولا ہے نا بچوں کے لیے وقت نکالنا پڑتا نکالیے وقت چھٹی لیجے اور چلو بچوں کو لے کر بچوں کی چھٹیاں ایسے ہی نہ گزر جائیں کہیں تو وہ بول رہے تھے ہاں آپ کے بچوں کی ہو گئی چھٹیاں
ان می ممی جانانیے گھوم کے آئی اھی تم بتا رہے ہیں یہ آپ کو تو بہت اچھا لگا مجھے وہ بھی بول رہے ہیں جانا آپ جانا چ کو دے
جی بالکل ہاں بالکل
ہ ت ک
بالکل بالکل انشاء اللہ سبھی چلیں گے ویسے بھائی آج کل طبیعت زیادہ ناسااز رہنے لگی ہے نا امی ابو کی تو دقت رہتی ہے ان کو بار بار لے جانا پڑتا ہے نا دوا کھانے دوا دلوانے کے لیے
بالکل لےانا پڑتا ہوا
ہاں شفا خانہ بھی مجھے صبح شفا خانہ جانا پڑتا ہے شام کو بھی جانا پڑتا ہے امی ابو کو ساتھ میں لے جانا پڑتا ہے س ہے نا بھائی جان ہے نہیں بھائی جان ت اب تک چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں نکلنا ہوتا ہے جی بالکل اور بت ہیے آپ بازار میں جاؤ گے تو بچوں کو کچھ کھلا پلا بھی لائیں گے نا
ہاں پلانا پلانا بازار کا اچھا لگتا ہے بچوں کو
ہاں بچے خوش ہو جاتے کہ
کچھ دلا لا گے ان کو تو وہ بھی دیک کے ک
بالکل بالکل بالکل بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں
بچا گوپل ل جاؤ توساہ
بالکل بچے کچھ رہتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے
ہاں
کل موسم کے لحاظ سے کپڑے بھی پ کر ل نا اپنے موسم وہاں کا کچھ ہاں
ج س
بالکل اسی حساب سے کپڑے بھی پیک کر لینا
اللہ کی تم کیا س جو بات آپ ہی رہے ہیں تو اپنے گھوم کے لے آئ گے
کشمیر میں دیکھنے کے لیے مقامات بھی بہت ہی خوبصورت ہیں بہت زیادہ خوبصورت خوبصورت ہیں ہاں مقامات بھی ہیں ادھر بہت زیادہ خوبصورت ہیں ہاں ملاقاتیں ہوں گی ساتھ ساتھ چلیں گے تو سب سے ملاقات بھی ہو جائے گی
ہ بات ہ باتیں بھی کرتے چلیں گے اور اچھا لگے گا
بالکل بالکل میں نے سوچا تھا آپ سے بھی بول دوںا آپ ساتھ میں گروپ میں چلیں گے ہیں
بالکل اچھا ہونا آپ نے ہاں میں چیکنگ کر لوں گی بالکل بلی
ٹھیک ہے خدا حافظ
آفس